ہیلو ہلو آواز آ رہی ہے بھائی جان
آ رہی ہے
السلام و علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو سب خیریت سے ہیں امی جان ابو جان
ہاں ہاں بھائی جان سب خیریت میں ہے اپ کیسے ہو اپ بتاو
ہاں بس امی سب بڑھیا ہے امی جان ابو جان سب بڑھیا ہے میں یہاں پر نہا دھو کر مت اسنان کر کرایا تھا ابھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کیے یہاں گفتگو کیے بہت ہوگ جو وہ سوچا کہ آپ سے کیریت پوچ جائے اس لیے میں نے آپ کے لیے کال کیا آپ کہیں بجی فی جی تو نہیں ہو
ھم اچھا بھائی جان خدا
ہاں کیونکہ آپ سب نے دیکھا یوک تو آپ بھی بتا دو میں نے سوچتا ہوں جائے کیکہ آپ نے دیکھا ہو ا دیکھو نہیں وہ بھی رجستھان کا پریٹن بھی اچھا ہے نا عامیر کا قلعہ چت گڑھ کا قلعہ جیسلمیر کا قلعہ کیونکہ یہ ہماری نالج میں بہت اضافہ کرتا ہے جانکاری کو بھی بڑھاتا ہے
ہاں آپ کی بات صحی ہے ہو با ج لیکن اس سے اچھا رہے گا اپ ہاں اس پہ لے لیج جس انٹرنیٹ پہ لے لیا جائے گا بھائی جان اس بہت اچھا رہے انٹرنیٹ پہ لے لیا جائے گا اس سے کیا آج کل ہونے والے ہم سے بھی بتا جائے گا اس سے بھی آپ کو انھ ملےا
اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں بتائیے تو انٹرنیٹ کے بارے میں ہی بتائیے آپ
اور بھائی جان آج کل کی بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ
ہاں بالکل دیکھیے میں آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتاؤں دیکو ہمارا سمے تو پراچین سمے کی بات کی جائے تو ہمارے سے پہ ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی یا پرودیگی وغیرہ نہیں تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراچیین سمے میں شروعاتی جو ہوا تھا وہ ٹیلی ویژن بھی آئی تھی ریڈیو فنا آیا تھا اور جیسے جیسے ہمارے یہاں تکنیکی جو کرانتی آتی گئی تو ہم نے دیکھا کہ انیس سو پچانوے میں ہمارے انٹرنیٹ کی شروعات ہوئی تھی تو انٹرنیٹ ہے جو ہمارے جو فون وغیرہ ہوتے ہیں بگی ٹوکی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں انٹرنیٹ اپنی مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فونوں پر آن لائن کلاس لیتے ہیں جس سے کہ ہمیں کہیں بھی جانے کی آوشکتا نہیں ہوتی وہ سب انٹرنیٹ کی دہن ہوتی ہے انٹرنیٹ ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم باہر دوسری جگہ پر بیٹھے بیٹھے دیک دیکھ سکتے ہیں کیوں کیوںک وہ انٹرنیٹ کی سہاتا وہ سفر ہو پاتا ہے
بھائی جان میں تھوڑا بہت آپ کو بتا دوں انٹرنیٹ انٹرنیٹ کیا چیز ہے آپ سن ہاں ہیلو
ہاں بتائیے فرمائیے بھائی جان
بھائی جان آج کل کی بڑتی آبادی کے ساتھ سھ جو انرنیٹ کا اتنا وز ہو لگا ہے کہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے اپنے جیون کا جیون کوئی کوسل بنا بنانا چاہتا ہے انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جو ویکتی کو کہیں سے کہیں بھی لے جا سکتی ہے جیسے کہ آپ کو بھی پتتا ہوگا بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں پبلک کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی وہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے ہو رہی ہے کیونکہ ویکتی بت زیادہ سمجھتا تو ہی نہیں وہ کسی بھی انجانے آدمی کو بھی دے دیتا ہے وہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے اس کے بینک بیلینس بھی خال ہو سکتا ہے جب پرانے زمانے میں انٹرنیٹ او ٹی پی ان چیزوں کے بارے میں کوئی کوئی پتا نہیں تھا کوئی جاگروک نہیں تھا تو اس سمے ایسا اسکیم بہت کم ہوتا تھا لیکن آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو اور کوئی بھی بنا مطلب آرام کے پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے انٹرنیٹ کے مادھیم سے وہ وتی کو فیسک اکؤنٹ کو خالی کرنا سکتا ہے انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جو ویکتی کو بالکل غریب سے غریب لوڑ پہ لانے کی ایک ایسی چیز ہے انٹرنیٹ کا جتنا یوز کیا جائے اتنا صحیح ہے اگر انٹرنیٹ کو اپنے فائدے کے طرف سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کی کہ ویکتی کی پڑھائی لکھائی میں منش ایک ایک اسٹوڈینٹ کی پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ لابھ دائک ہوتا ہے انٹرنیٹ لیکن کئی لوگ اس کا کیا غلط بہت زیادہ غلط یوز کر رہے ہیں اس کا اس وہ ان کو اس کو پڑھنے لکھنے کے کے علاوہ اس کے انترگت وہ اسکم گیمنگ ایسی چیزوں کو بہت زیادہ دھیان دے ہیں کیونکہ ایک انٹرنیٹ ایک ایک ایسی چیز ہے جو ویکتی کے لیے بہت زیادہ لابھ دائک بھی اور ہانیکارک بھی ہے کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایک اسٹوڈینٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اور ایک اسکیمر کے لیے وہ ہاں بولو بھائی جان
آپ اتنا لمبا سینٹینس کر رہے ہیں کچھ ہم بھی تو بولولے دیکھو بھائی جان آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صح فرما رہے ہیں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صح ہے کیونکہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے جتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی اتنی ہی زیادہ ہانیاں بھی ہوتی ہیں اور ہانیکارک بھی ہوتا ہے کیوںکہ آپ نےیکھا ہوگا کہ بینکنگ میں بھی انٹرنیٹ کا یوز کیا جاتا ہے ا ٹی ایم میں بھی انٹرنیٹ یوز کیا تھا کبھی کبھار کیا ہوتا آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ کوئی بھی ویکتی سائبر کرائم کی وجہ سے سائبر ٹگ کی وجہ سے ٹھگ جاتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی وکتی نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے پتا پڑا کہ اس وہ وہ انٹرنیٹ کی سہاتا سے کوئی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ٹھگ کرنے والے جو ٹگی ہوتے ہیں وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ خالی کر دیتے ہیں یہ سب انٹرنیٹ کی بدولت ہوتا ہے یہ ہمارے اس کے لیے انٹرنیٹ کے دشپرنام بھی ہوتے ہیں آپ نے یہ بھی دھا ہوگا لوگوں کو آپ آن لائن پڑھنے کے لیے موبائل د دیتے ہیں پر لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کی سہاتا دیں کہیں یوب وب ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں کوئی ریلس وغیرہ دیکھتے ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں وہ سمے کا درپیوگ کرتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ہمیں جتنا زیادہ ہمارے لیے لابھ ہے اتنا اس کا ہانی بھی ہوتے ہیں ایک ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ کی ساتھات بہت ہی جو ادھک سمے میں کام ہوتے تھے وہ آج منٹوں میں وہ کام ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کی سہایتا تھے کہیں بھی آپ دور بیٹھے ہیں تو آپ آپ کو جو پرتچ وہ ہوتا ہے پرتچ آپ کا فوٹو آ جاتا ہے فون پہ ویڈیو کال کال کی وجہ سے تو انٹرنیٹ کے کافی فائد بھی دیکنے کے ملتے ہیں اور انٹرنیٹ ہمارے جیون میں بہت ہی زیادہ اپپوگ بھی ہوتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ ہم دور بیٹھے ویکتی سے باتیں بھی کر سکتے اس کی رسی کو بھی سن سکتے ہیں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سوچ بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے یہ سب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ دن پرتی دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا اپوگ جی بھائی جان اب آپ سنائیے
ہیلو
ہیلو
ہاں سنائیے بھائی جان فرمائیے آپ
آپ نے بالکل صحیح کیا بھائی جان بالکل صحیح بولا آپ نے بھائی جان بالکل
ہاں ہاں تو یہی ہے کہ جتنے انٹرنیٹ کے لیے فائدے اپنی آنی بھیئی ہے
انٹرنیٹ کا جتنا کم سے کم یوز کیا جائے اتنا صحیح رہےا مانو جیون کےے کیکہ انٹرنیٹ بہت خراب چیز ہوتی ج رہی آج کی دنیا میں
اس کا یوز زیادہ کر اسکیمر کرتے ہیں انٹرنیٹ کا کیہ ان کو انٹرنیٹ کی سہاتا ہی بہت زیادہ لابھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فراڈ کر تو انٹرنیٹ کے مم جو کہ ان سے کما کر کے نکھایا جاتا ہے وہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے کیا ہوتا ہے ان کو توٹ کر کے وہ پیسے کما سکتے ہیں ابھی بہت زیادہ ڈبلر جو کہ بہت زیادہ ماترا میں پائے جاتے ہیں
ہاں یہی تو میں کہہ رہا تھا بھائی جان کے دیکھو انٹرنیٹ کہ د جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ پڑھنے کے لیے گاؤں گاؤں سے شہروں کی وہ جاتے تھے کیک وہ آن لائن آف لائن کلاس پڑھتے تھے وہاں پر بیٹھ کر پرترچھ روپ سے کلاسوں کو لیتے تھے لیکن جب انٹرنیٹ کے کرانتے آئیے آپ نے دیکھا ہو ویکتی کو ایک ودارتھی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانے کی کوئی آوشکتا نہیں ہوتی ہے وہ اپنی تعلیم صرف اور صرف ایک گھر کے اندر بیٹھ کر ان نٹ کے ساتھ سے موبائل یا لیپٹاپ پر ہی لے سکتا ہے کسی پرکار کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ وہیں پرہ بیٹھ کر لے سکتا ہے کہ جان کی کوئی آوشکتا نہیں ہوتا اور ہمارے والدین بھی یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ انٹرنیٹ کی سہایتا دیں آ جتنی بھی کلاس ہوتی ہیں جتنی تان ہو کی تیاری کرنی ہے
یہ سات چالی با
یہ سب سے بڑھیا چیز بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہے ہے بہت اچھی چیز ہوتی ہے انٹرنیٹ بس اس کا اپیوگ جو ہے وہ ہم پر صحی طریقے سے کرنا آنا چاہیے اس کے کیونکہ اس کا جو دشپرنام بھی ہوتے ہیں
ہلو
ہو
ہاں بھائی جان فرمائیے آپ
ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے بھائی
ہاں
بولیے بھائی جناب بولیے
ہاں تو اسی میں کہہ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کو ہمیں مہتوپورن طریقے سے یوز بھی کرنا چاہیے اور جو انٹرنیٹ ہے آپ آپ دیکھو موبائل کے لیے انٹرنیٹ کیا آپ سک ہوتی ہے لیپ ٹاپ کے لیے انٹرنیٹ کی آوشکتا ہوتی ہے کسی بھی ڈیسکٹاپ میں ہوتا ہے اس کے کے لیے انٹرنیٹ کی آوشکتا ہوتی ہے ویکتی کو آج جیون میں آگے بڑھنے کے لیے انٹرنیٹ کی آوشکتا ہوتی ہے یہ ہمارے انک چھیتروں میں کام کرتا ہے آپ نے دیکھا انٹرنیٹ جیسے کہ بینکنگ کے لیے انٹرنیٹ اور تمہارے جو آفس ہوتی ہیں ان میں انٹرنیٹ کسی بھی کارخانے کے لیے انٹرنیٹ کسی بھی کمپنی کے لیے انٹرنیٹ یعنی کسی بھی کامرشل سائٹ کے لیے انٹرنیٹ انٹرنیٹ اپنی جین میں ایک مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہو کہ آج پوری دنیا ایک ایک جگہ پہ جڑی ہوئی ہے آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں تو اس چیز کا سمادھان ترنت انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے کسی بھی پرک کے روگ کی دوائی یا پ کسی پرک کے لیے آپ کی سمس آ کاا سلو سمادھان اور سب انٹرنیٹ اپلبدھ ہے اور یہی حاصل ہے کہ ہمیں ہمارے جو والدین ہیں ہمارے امی جانے ابو جانے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی تعلیم ہمیں دلوا رہی ہیں وہ کسی بھی پرک کی یونیورسٹی وشو ودیال یا مدرس میں جان سے ہمیں نہیں روکتے اور ہم انٹرنیٹ کے فائدے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا کبھی بھی غلط کو مت کرنا جس سے کہ آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی ہانی ہو آپ اس کا ہمیشہ اپیوگ ہی کرنا اور لابھکاری اپیوگ کرنا آپ اس کو آن لائن کلاس لینے میں کر سکتے ہو اس کا اپیوگ کسی بھی سمسیا کا سمادھان کرنے میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہو یا پر کسی بھی چیز کے آگے بڑھنے کے لیے بوشیہ میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کا اپیوگ بہت ہی سوچ سمج کر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے سائبر ٹگی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے انیکوں دشپرنام بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی بھائی جان آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر بھائی جاناج اچھا لگا اور اب سمے لیتے ہوئے آپ سے آئیں گے ملاقات ہوگئی اللہ حافظ
ٹھیک ہے بھائی پھر ملیں گا خدا حافظ اللہ آپ کو گھیریت میں رکھے